ہلو
ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان ٹھیک ہو
بس بڑھیا آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
بس ٹھیک ہے آپ بھی سناؤ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہو
بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو آج ہم کس موضوع پر بات کریں گے بھائی
بس ایے پڑھائی بھی کریں گے کیا چ
چلوا
چلو بھائی ٹھیک ہے مطلب پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول یا اس ایسی ہی پڑھائی پر
ہر ہر کسی پڑھائی مطلب لوگوں کے پڑھائی کے بارے میں جو آج کل کے آج کل کا یوتھ ہے نا
جی بالکل
کے بارے میں ان کے بارے میں بات کریں گے ہم
ٹھیک ہے بھائی
ہاں ہ سکول کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے پرائیویٹ اسکول گورمنٹ اسکول سب کے بارے میں ہم بات کریں گے
کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ٹھیک ہے نا بھائی
ہاں مطلب مطلب جو ہوتی ہے نا فیسلٹی مطلب پرائیویٹ اسکولوں میں گورنمنٹ اسکول اسکول میں الگ الگ فیسلٹیز ہوتی ہے آج کل کے بچے پ جو گورنمنٹ کے مطلب گورنمنٹ کے اسکولس کے ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کے بچے بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں بیچتے بیچ خود جاتے سرکاری اسکول میں اور بچوں کو بھیجتے پرائیویٹ اسکول میں اس کا مطلب فرق ہے ھےدونوں میں
جی بالکل بھائی دیکھو بھائی کیا ہو ہوتا ہے کہ سب کا ایسو کا کھیل ہوتا ہے جیسے اگر ہم دیکھیں گے پرائیویٹ اسکولز میں وہاں پر ہمیں فیسلٹی ملتی ہے جیسے کہ مطلب اگر آپ پرائیویٹ اسکول زیادہ دور ہے تو اس میں آپ کو بس کی فیسلٹی ملتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ مطلب جہاں اگر آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں بچے کو ایڈمیشن لیتے ہو تو وہاں کے جو ٹیچرس ہیں مطلب اساتذہ کر رام ہے ہوتے ہیں وہ آپ کو جم کی خبر آپ کی ڈیری میں بیچتے ہیں مطلب بچے کو ایک الگ سے ڈیری رکھ جس کو وہ نام دیتے ہیں ڈی بک اور اس میں وہ سب لکھتے ہیں آپ کے بچے کی پرفارمنس کیسی ہے وہ کیا کر رہا ہے آج کل تو بچے مطلب پیرنٹس کو اپنے بچے کا مطلب سب کچھ پتا ہوتا ہے میرا بچہ کہاں پہنچا کتنی پڑھائی کر رہا ہے کس سبجیکٹ میں بھی اچھے رہ گیا ہے اور اگر ہم اسی برعکز گورنمنٹ اسکولوں کی بات کریں تو تو مطلب وہاں پر بچے کو اتنا مطلب دھیان نہیں دیا جاتا کہ ب بچے کے والدین کے ساتھ مطلب کوئی سمبد کیا جائے جیسے مطلب ان کو بولا جائے کہ آپ کا بچہ کا حسہ ہے تو وہاں پر یہ فیسلٹی نہیں ہوتی اور پرائیویٹ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے مطلب اگر آپ کا بچہ کسی سبجیکٹ میں پیچھے رہتا ہے تو آپ کو جلدی مطلب بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اس سبجیکٹ میں پیچھے ہے گھر پر بھی تھوڑا اس پر زور ڈالے ہم بھی ڈالتے ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں جو ٹیچرس ہیں وہ تھوڑا مطلب کیا لیزی ٹائپ ہوتے ہیں وہ زیادہ مطلب سیریس نہیں لیتے پڑھائی کو تو وہ تھوڑا مطلب کیا کرتے ہیں مطلب زیادہ دھیان نہیں دیتے بچوں پر اور رہی بات مطلب
یہ بات بھی بالکل صحیح ہے مطلب بچوں میں بھی فرق ہوتی ہے دیکو آپ گورنمنٹ اسکول کے بچ ج دیکھو پرائیوٹول اسکول کے بچےیکھو ب مطلب پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہوتے ہیںا وہ اسمارٹ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ
دیکھو کیا ہوتا ہے بھائی جب آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ اسکول کے بچے اور پرائیویٹ اسکول کے بچے وہ پرائیویٹ اسکول کے بچے جو ہوتے ہیں وہ مطلب کہیں پر بھی بات کر لیتے ہیں مطلب وہ زد درد نہیں ہے کی ان کو ان کو موقع دیا جاتا ہے آگے آنے کو اور پھر سکھایا جاتا ہے بچے کو ایسے بولنا پڑتا ہے مطلب کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہوتی ہے اور گورنمنٹ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے جو گورنمنٹ اسکول کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پڑھی کہ ہمارا بچہ کیسے بات کرے گا آگے ماحول میں وہ کیا کرتے ہیں مطلب ایک کلاس اسٹارٹ ہوئی تو مطلب پڑھانا شروع کرتے ہیں بچے کو سمجھ آتا ہے نہیں آتا بچہ کیا کر رہا ہے ان کو اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے ہے اور رہی بات پرائیویٹ اسکولوں کی مطلب اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو بلز کی مطلب فیس کی بات کری جائے تو وہاں پر فی زیادہ ہوتا ہے اور اسی برعکس گورنمنٹ اسکول میں کام ہوتا ہے اگر جو آپ نے بہت اچھی بات کہی پہلے بھی کہ مطلب جو مطلب گورنمنٹ اسکولوں کے بچے ہوتے ت گورورمینٹ اسکول کے ٹیچرس کے بچے ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ایڈمیشن لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں اور کیوںک ان کو پت ہے ہوتا ہے کہ اپنے اپنے نام عمل کو ان کو پت ہوتا ہے بھائی
ہاں بھائی دیکھو دیکھو دیکھو ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں وہ پڑھائی نہیں ہوتی ہے ویسے جیسے چاہیے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں کیا چیز ہو ان کو مطلب اے سے لے کے زر تک سب کچھ ملتا ہے مطلب جیسے وہ گھر میں ہوتے تے جیسے ان کی ماں پرورش کرتے ہے پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرس ویسے ہی پرورش کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں وہاں پہ اسٹ مطلب جو یہ ہوتا ہیں نا بکس جن پ پڑھایا جاتا ہے وہ بھی الگ ہوتی ہے پرائیویٹ اسکولس میں گورنمنٹ اسکولس میں الگ ہوتی ہے مطلب ان کی جو یہ ہوتا ہے نا دماغ خطرناک ہوتا ہے پرائیویٹ اسکول کے بچے جو ہوتے ہیں ان کا دماغ خطرناک ہوتا ہے
جی بالکل بھائی دیکھو کیا ہوتا آپ نے بولا دماغ دماغ تو سب کے پاس سیم ہی ہے مگر مطلب کمی قسمیں رہ جاتی ہے وہ مطلب بچے کو سمجھانے میں کمی رہ جاتی ہے اور پڑھانے کا طریقہ کا الگ ہوتا ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول میں تو بچہ پرائیویٹ اسکول کا سمارٹ نہیں ہوتا سمارٹ بچہ گورنمنٹ اسکول کا بھی ہوتا ہے لیکن اس کو وہ نہیں ملتا جو اس کو
فرق ہاں ہاں بالکل یہ بھی مگر فرق ہے جو پرائیویٹ اسکول کا جو دسویں جماعت کا بچہ ہوتا ہے نا اور گورنمنٹ اسکول کا بھی دسویں جماعت کا بچہ ہے وہ دیکھو وہ کہاں پہ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ وہ اس طرح پرائیویٹ اسکول اسکول کا جو دسویں جمعت کا بتتا ہے وہ نیٹ کے لیے پریپیئر ہوتا ہے وہ جو گورنمنٹ اسکول کا دسویں جماعت کا بچ جو ہوتا ہے وہ نیٹ کو کچھ کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا ہے
اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ نیٹ کیا ہوتا ہے میری لائف میں مجھے آگے کیا کرنا ہے میں نے ابھی تک کیا پڑھا ہے اور یہ مجھے کہاں پر کام آئے گا گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو یہ کنسپٹ نہیں ہوتا اس میں كمی کس کی رہتی ہے اس کے اساتذہ کی اس کے ٹیچر کی مطلب کمی رہتی ہے کہ وہ پڑھانے میں تھوڑی مطلب کیا گڑبڑ کر جاتا ہے اور رہی بات مطلب اس میں تھوڑی پیرنٹس کی بھی تھوڑی غلطی ہوتی ہے جو گورنمنٹ اسکول کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچے پر دھیان نہیں دیتے کہ مطلب ان کو کیا ہے ان کو تو سب فری ملتا ہے جیسے پڑھائی دیکھو وہ بھی فری مل جاتی ہے بات کرے کپڑوں کی مطلب یونیفارم وہ بھی بات کریں کھانے کی وہ بھی فری مل جاتا
ہاں ہاں ہاں بھی بالکل بالکل بالکل ہے بالکل ہے مگر آج کل زیادہ تر پیرنٹ جو نا گھر والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں پرویٹ اسکول میں جانے کے لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں ملتا ہے ہم پیسے دیں گے زیادہ ہی مگر پڑھاتے بھی ہیں اچھے آگے جا کے ہمارے بچے بڑے بڑے آفیسر بن جائیںے تب وہ بچے وہاں پہ پرائیویٹ اسکول کو بھیجتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ اسکول میں ملتا ہے فری سب کھانا ملتا ہے یونیفارم ملتی ہے سب کچھ ملتا ہے فری مگر وہاں پہ وہ اچھا نہیں ہوتا ہے پڑھائی وہاں پہ اچھی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ دھیان نہیں دیتا ہے اپنا بچوں پہ کیونکہ فری ملتا ہے فری کا کھانا کیا کہتے ہیں اس کو کیا آ گیا فری وہاں پہ نہ لین کسی کا نہ بولنا ہوتا کہاں سے آیا کہاں گیا وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے پرائیویٹ اسکول اسکول میں حساب ہے ہر چیز کا حساب ہے فی مطلب پیسے دیتے ہیں گھر والے زیادہ دیتے ہیں ان کو وہ حساب لیتے ہیں کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑا ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے شام کو تبھی پرائیویٹ اسکول اتنا اچھا ہوتا ہے پرائیویٹ اسکولز اتنے اچھے ہوتے ہیں تبھی وہ ان کے بچے وہ اسمارٹ ہوتے ہیں
جائے کہ مطلب پرائیویٹ اسکولز میں بچوں کو چھوٹی عمر سے کمپیوٹر کی طرح مطلب دھیان دیا جاتا ہے کمپیوٹر ہوتا ہے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ کلاس سے ان کو ایک سبجیکٹ الگ سے کمپیوٹر کا ہوتا ہے اگر گورنمنٹ اسکول کی بات کریں وہاں پر ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا ہے بچے کے دماغ میں جب تک وہ ٹویلتھ کے اوپر نہیں جاتا اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے آج کل اگر آج کل کا دور دیکھا جائے تو کمپیوٹر انسان کے لیے ضروری بن چکا اے آئی کمپیوٹر کے بنا کچھ نہیں ہے بھائی
آج ڈیجیٹل کا ڈیجیٹل زمانہ ہے وہ کمپیوٹر نہیں خالی کمپیوٹر ہی نہیں خالی ہر کوئی ہر کوئی چیز ہر کوئی لینگویجز دیکھا جائے مطلب جو زبانیں ہوتی ہے نا الگ الگ زبانییں پرائیویٹ اسکولوں میں الگ الگ زبانیں ہوتی ہے جیسے ہندی ہوت انگلش ہوتی ہے اردو ہوتی ہے ایسی ہی مطلب اسپورٹس کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں ان کو اسپورٹس کھیلنے کے لیے جاتے ہیں مطلب وہ پیسے دیتے ہیں ان کو اسپورٹس کھیلنے کے لیے جاتے تبھی ان کا پرائیویٹ اسکول کا بچہ اتنا سمارٹ ہوتا ہے
باقی مطلب جو آگے چل کے پر پھر جب ٹویلتھ ہوتا ہے مطلب مطلب کمپیٹیٹیو ایگزامز آتے ہیں نا بڑے بڑے ایگزامز جو پرائیویٹ اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ ایزیلی مینج کرتا ہے اس کو مطلب وہ آسانی سے اس کو مینیج کرتا ہے مطلب آسانی سے
مطلب جو اس کے اساتذہ ہوتے ہو وہ ان کو پہلے مطلب وارن کر کہ آگ آپ کی لائف میں ایسا ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں کوئی انٹرنس رکھ سکتا ہے آپ کو کیسے کیا کرنا ہے اگر گورنمنٹ اسکولوں کی بات کریں تو وہاں پر مطلب ان ٹیچرس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ آج کل کیا ہوتا ہے وہ تو مطلب کیا ہوتے ٹس سے مس نہیں ہوتے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرس اگر دیکھا جائے جو گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے والدین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کو کیا ہے سب فری کا ملتا ہے وہ بچے پر زیادہ دھیان نہیں دیتے مطلب اس کو وہی ہوا ہوتا ہے کہ مفت کا شراب کاضی کو قضی کو کو بھی حالال اور رہی بات پرائیویٹ اسکول کی تو جو ان ب کے والدین ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے مجھے اگر مطلب منتھ اینڈ پر مجھے فی دینی ہے تو میرا بچہ کیا کر رہا ہے میں جو میں سی دے رہا ہوں وہ
ا وہ وہ بالکل بالکل وہ پرائیویٹ اسکول میں ایک چیز ہوتا ہے کہ وہ بھیجتے ہیں رپورٹ ہر ہفتے کے بعد آپ کا بچہ ایسا چل رہا ہے آپ کا بچہ ایسا کر رہا ہے اچھا چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے نہیں چ رہا ٹھیک سب کچھ ملتا
اور کیا ہوتا پریویٹ سکولوں میں زیادہ تر مطلب ایک ہفتے کےے بعد یا دو دن یا چار دن کے بعد ٹیسٹ لیے جاتے ہیں بچے کی پرفارمنس دیکھتے ہیں بچہ کیسے چل رہا ہے رہی بات گورنمنٹ اسکولوں میں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے جو این ٹرم ہوتی ہے یا کوئی مڈ ٹرم ٹی ون ٹی ٹو ہوتا ہے تو مطلب وہی ایگزامز ہوتے ہیں اور کوئی اچھا ایسا ایگزام نہیں ہوتا ہے جسے بچے کی پرفارمنس چیک کی جائے
بالکل بالکل چلو
چلو بھائی آپ سے مل کر اچھا لگا اللہ حافظ
چلو چلو اللہ حافظ وعلیکم السلام